کیایا
میں کیا مسئلے ہو گئے
کیوں کیا کالنگ رنگنگ کچھ دکھا رہا ہے
کچھ بھی نہیں دکھا رہا ہے مجھے دکھا رہا ہے پتا نہیں کیا تو اب چھوڑا باپ نے کیا تو کوئی مسئلہ نہیں اور اب ٹھیک ہو
بی میں وہ یہ کر رہے نا ایپ کھول کے کہ یہ آ ہی نہیں ہے کوال میں نے سوچے مجھے کال نہیں مجھے کل نہیں ہوا پورے دن
وہی ن یہ کسی میں کوئی مسئلہ ہوتا تا ہے تو کوئی نہیں اب آپ کو آج ہوا تو
بس یہ کچھ مجھے فل مانگ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا مانگ رہا
اچھا اچھا اچھا یہ اسکول گیا تھا نا آج آیا وہاں سے
تو کچھ ٹائم میں کیا کیا ہے اس نے ہاں چاول دیا اور کیا
اچھا چاال کٹیے بولا ہاں ہاں
اور کچھ بھی نہیں مجھے بتا کیا کیا پرپریشن ہو گئی اس اکے
ہاں ہاں شکر الحمد للہ ہو گئی ہاں ہاں اور باقی آپ سناؤ وہ آ گئی ہاں وہ بھی آ گئی ابھی اس کو کل پکنک جانا ہے ہاں مجھے لگتا ہے ہور میں نشا شالمن میں کہیں لے جائیں گے کیونکہ نے لکھا ہے ان کو سلیپر دینا نا کروکس وغیرہ چپل کیونکہ پانی میں وہ ایزی رہے گا اسی لیے ہمیں سوچ رہی تھی میں نہیں بیچتی مگر اس کو وہی سے بولا گیا ہے کیا کیا کرنا اب وہ مجھے
مانیں گ نہیں کیوں نہیں بیجو گ کرن
وہ تھوڑا سا نوٹ ہی ہے نا اسی لیے سوچ رہی تھی کہ وہ بہت شرارتی ہے ہینڈل کرنا تھوڑا سا مت مشکل ہو جائے گا تو باقی مسئلہ نہیں تھا اور یہی تو دن ہوتے ہیں ان کو کھیلنے کودنے کے
خیال رکھنا ہے ٹیچرس کون سے بات کرنا نا
ہاں میں سوچ رہی تھی کہ اس کی ٹیچر کو فون کروں گی بولوں گی یہ تھوڑا سا پت ہی ہے شرارتی ہے تو اس کو تھوڑا دھیان دینا کی کہ بھاگتی ہے ادھر ادھر ادھر ادھر تو کیا پتا مجھے لگتا ہے اس کا آج پہلا پکنک ہے اس کو اسکول کے ساتھ ہاں ہاں ابھی تک یہ نہیں گئی اسکول کے ساتھ کہیں
چلو پھر کیا پھر تو اچھا ہے
مجھے لگتا ہے میرے کو بولے گے ایجسب تم بھی جاؤ اس کے ساتھ ہی پکنک تم کا خیال رکھو گ ب پھر سار پھر سب کی ماںیں وہ دیکھیں گی آئیں گی دیکھنے تو ایک
ہاں وہ چیز تو ہے چلو بس ڈ مما فلو اور آپ بتاؤ ہاں مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے کیا مانگا میں جو میں نے کھایا تھا پ لوں ارے دیا میں نے پانی بھی سب کچھ دیا پتا نہیں بول رہے جو میں نے کھایا تھا وہی
اچھا کھیات تھا
اس کو نام اس کا پتا نہیں ہے تو وہی چیز مانگ رہا مجھے نہیں پتا وہ کیا چیز اس نے کھائی
اچھا گرمیں اچھی خاص میں گئی نا میں باہر اسٹاپ پہ گئی نا اس کو لنے میرے کو سر میں نا اچانک سے کچھ عجیب سا ہو رہا تھا
گرمی بہت
پھر بھی شکر کرو میرے بال گیلے تھے میں نے نہایا ہوا تھا
ہ میں نے بیس نہیں مجھے بھی لگتا ہے مجھے گرمی نہیں ہوگی
ہوں
ہوں اور باقی کیا نظر ٹھیک ہے باقی بچہ پارٹی سب ٹھیک ہے آج گھر جا رہی ہیں نہیں تک
وہ گئی آج نہیں اس کو آج ادھر ہی رہنا ہے ہاسٹل میں ہی
اچھا ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک
سب بھی سوائی رہی گئی اس کو چھوڑا پھر اس نے یہاں پہ نا ایر ریلوے اسٹیشن تو وہ وہی سے گئی تو وہ بھی اس نے ہم نے بولا تھا سل سب اپ انا اس نے بولا نہیں اب میں گھر ہی جاؤں گا تب اس کو ہاں بولا میں وہاں سے واپس کہاں آؤں گا تو وہاں سے میں پہنچ جاؤں گا جلدی گھر ہ
لیکن ان کو بھی فحال پلان نہیں ہے جانے کا
بھی نہیں ہے وہ مجھے وہ پتہ ہے سنڈے کو نا اصل میں اب اس وقت کام نہیں ہے وہ فری ہوتے ہیں نا کہہ رہے تھے سنڈے کو چلو کہیں جائیں گے گھومنے جائیں گے
بولو ہاں چلو ہم جاہی رہے
تو بولا تھا میرے کو تو ہم تو ہمیشہ ریڈی ہی رہ تی ہوں میرے میاں جی ہے نا اسے بولا نہیں اس سے اچھا ہے یہی پہ بیٹھیں گے باغ میں ہی پھر کیا تھا نا وہ ارے میں وہ کہہ رہا تھا
اچھا پرسوں سر اچھا ٹھیک ٹھیک
وغیرہ تھ اس دن بھی جائیں گے ہاں پھرے وہ کہہ رہے تھے دود پتھر جائیں گے میں بولا وہاں پہ بہت بھیڑ تھی نا مگر پھر بول رہے تھے میں نے بولے تھ نہیں وہل جائیں گے بولا ہاں پھر وہی جائیں گے مگر پھر اعجاز صاحب نے منع کر دیا تو پھر نہیں مما نے بھی بولا نہیں جائیں
بابا مما بابا مما کون کیوں بابا مما بابا مما بابا مما اچھا
ہ اب دور ہے مگر کیا کرے جانا تو ہے
چلو وہیں سے پکنک کر
ہاں میرے کو دیدی کر رہی تھی فون ہمیں ہمیں ابھی کسی نے نہیں بولا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آج ہی ہوئی تھی اس کی ڈیتھ تو وہ کری تھی فون اب کیا کرے کب جانا ہے اس کا نا چوتھا آ رہا ہے یہ نا جمعہ کے دن تو میں کہہ رہی تھی جمعہ کے دن تو میں جا نہیں پاؤں گی مما نے بولا کیوں بولا ایمان کا ایگزام ہے اس دن اس کی چھٹی ہے تو وہ تو مجھے چھوڑے گی ہی نہیں کہیں جانے کے لیے اب دیکھیں گے کریں گے سبھی ڈس سائڈ مجھے لگتا ہے یا تو تھرس ڈے ہی جائیں گے پھر دیکھیں گے اب کیا کریں گے کیونکہ اس دن اس دن ہے اس دن عائشہ کی چھٹی ہے مگر وہ آرام سے وہ ہینڈل ہو جائے گی ہاں وہ ہینڈل ہو ج جائے گی گھر پہ کیونکہ اس کو کل جانا ہے نا پکنک پھر ان کو ہے اس دن چھٹی آف کیا ہے ان کو نہیں وہ بیک کر سکتی ہے ہم میں بول رہی تھی دیدی کو اگر ہم جائیں گے ہم سویرے نکلیں گے سات بجے گیارہ بجے بس بھی آئیں گے ہم دیکھیں گے کیا کریں گے سبھی
اچھا اچھا ہاں اب دیکھو جو سا آب کریں گے وہیں آپ
ہاں اور باقی اچھے سے سب ٹھیک اوپر سےمت ہے ارشد صاحب یہاں ہے ہی نہیں
کون
شیبا کے ہسبینڈ مت ہے یہاں السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں آئیے آپ کھا کے کیا کھایا آپ نے چپچا چپچا چپچا کس یہ چاچی ہے چاچی میری جانی چاہیے بات کرو دیکھو سلام کرو
ہلو آپ ٹھیک ہو میری بیٹی
ہاں میں ٹھیک ہ
صحت ٹھیک ہے یہ باغئی یہ باغئی باغئی باغئی یہ باغئی جی
اور آنٹی والے ٹھیک ہے
ہ ہاں وہ بھی تھی ہے وہ تیاریوں میں بہت م
کیا کر رہے ہیں وہ
ترامیہ پتہ نہیں کیاست ڈسپوزل وہ یہٹرم شٹرم اور کیا تفریق خود کو بھی اور دوسروں کو بھی
آرام سے خود کو اب زیادہ ہی اب ہمیں کھانا ہے ا جانا ہے اور
کھانا نہیں ہے بت تھااں کرنا
وہاں پہ کیا پک آئے گا وجحاں میں کیا کام کرنا ہوگا نہیں گھر آگ لا کے دووں گے آ جنا ناظما کی سسٹرس وہی دو ہاں مہمان ہے میں کروں گی مجھے لگتا ہے میں کچھات بینڈیج وغیرہ تو بس ٹھیک ہے بڑھیا ہے پھر پھر کوئی کام نہیں میں نا پانی بھی نہیں ڈال سکتی ہ اس میں اچھا یہ کٹ جائے گی وہی یہی پلان اچھا ہے تم سب کچھ تم سات کو چپک چپک بولا کہ چنگم ہو جاؤ سات کو ما ساتھ بیٹھے گا چپکے ہوگا
چپک کا میرا کام بھی ہاں ہاں
اس کے بچے ہیں نا ہینڈل ہو رہے ہیں نا اس کے پاس کہ رہے نا ہ
کر ستی ہے اور بانڈی پورہ والے بھی ہوں گے
ہ وہ بھی وہ بھی جو کرتے ہیں وہ بھی کریں گے ہ
دیں گے چلو وہ ا دھر رکھو یہدھر رکھو اس دن ہے ناٹین رکنا ایک
میں کچھ اور سوچ رہی تھی ہ ہ ہاں اور آپ ہو گئی میں نہیں میں اس کے بعد ہو جاؤں گی بری
اپنا با کے سب
سلمان نے یہ فیملی میں کیا ڈالا ہے
میں نہیں د
ایک سیکنڈ مجھے لگا اس نے مت مجھے لگا اس نے مت انویٹیشن وہی
اچھا پتا نہیں ججی والوں کو بھی فرائی ہے نا ان لوگوں نے بھی اب ڈیسائڈ کیا فرائیڈے
ہاں آپ نے جو مجھے بولا فرائیڈے ہے ان کو مت چیزیں ویزیں لانی تھی اب کہ وہ لاکے ہیں ان کو
نہیں لائے گا نا مزمل میں فری ہوں میں بیٹھی ہوں مجھے بول رہی تھی آنے کے لیے میں نے کہا سوال ہی نہیں ہے ابھی میں آؤں گی کھا لو اس کو اوپر سے وہ مجھے کال وہ کہاں ملتا ہے یہ کہاں ملتا ہے میں نے کہا مجھے نہیں پتا ہے ڈھونڈو ڈھونڈو ان کو وہاں بھی ہے یہ نا ڈسپوزیبل والا وہاں بھی ایک ہے اچھا ہے وہ بھی لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ چیزیں رہ گئی تھی نا ہم نے وہیں سے لی شادی میں نا تو اس نے بھی ٹھیک ٹھاک ریٹ دی تھی اب پتا نہیں کیا کریں گے وہ لوگ فلحال وہ لا رہے ہیں جی آج وہ نکلے ہیں اکثار وہ لا نے چیزیں میں نے کہا چلو اچھا ہے سیکھو خود سیکھو
چلو
ہمم بس کر رہی ہے پریس وہ بیٹھی ہے ادھر ہی پریس ہی کرنے اور کیا اس سے اوپر سے کمر ٹوٹ جاتی ہے
ہاں چلو سنبھالو اس کو دیکھو یہ کیا بول رہا ہے اوکے اللہ حافظ